ہاں لکم
وعلیکم السلام
ہاں جی میم آپ ٹھیک ہو اچھے سے
جی شکر شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور سناو شکر اللہ کا اور سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے
ٹھیک ہے شکر شکر شکر
اس کو فرق ہوئی افلاق کو فرق ہوئی
ہاں آج فرق ہے اشفا کے رکھے
رات کو آرام کیا
جی رات کو آرام کیا پھر صبح اٹھا جلدی سے تو آرام کیا
درد ورد مت ہے فیور ویور مت ہے
نہیں اس ٹائم نہیں ہے صبح مجھے لگا گرم ہے
ٹھیک ہی ہے اور سنایے گھر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے
شکر شکر سب ٹھیک ہے اور آپ سناؤ
بس ش
کیا کر رہی ہیں کام وام ختم کیا
جی نہیں میں بیٹھی تھی اب وہ پوٹی کر رہا ہے اس کو پوٹی واش کرنی ہے
اچھا اچھا
مشک
فہ
اور س اور بتائے
اور جی اور کیا بتائیے آپ
پکائی سبزی وبزی کچھ پکائی
ہاں ہم نے آج پیاز پکائی رائڈ اونین ہاں وہی بنائی سبزی بنائی آج سویرے بارش بہت زیادہ ہوئی سویرے بہت بارش ہوئی آج
ہاں بارش تو بہت زیادہ تھی
ہاں بہت زیادہ تھی بہت جگہ پہ پانی چڑھ گیا ہے ادھر جموں میں سیلاب بھی آیا ہے دس لوگ دس لوگ مر گئے ہیں وہاں پہ
ا ا ا اہ
ایک ہی فیملی کے ہیں چھ ایک ہی فیملی کے چھ بندے چھ بندے ہا چھ بندے ایک ہی فیملی کے وہاں بہت حالات خراب ہے پونچھ میں اخنور میں وہاں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تین تین دن انہوں نے دیا ہے ہائی الرٹ ہر جگہ بہت زیادہ بارشیں ہوں گی تین دن
بٹا
ہوں اور بتائی آپ نے کام وام ختم کیا کیا سبزی کیا بنائی آج اس خدائیں
پتہ نہیں اندر کیا سبزی بنائی میتھی روج کے ساتھ ہی بزی
اچھا اچھا اچھا اچھا وہ تو ہے اسی کے ساتھ لگا رہنا ہے وہ خود بول رہا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹھیک بیٹر فیل ہو رہا ہے
ہوں ہاں جی
چلو شکریہ اچھی بات ہے وہ بولنا چاہیے کہ مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہوں
کہ گھر پے ہوتا ہے انسان تو بیٹر ہی فیل کرتا ہے
ہاں ہاسپٹل میں تو مشکل ہی ہوتی ہے عذاب ہی ہوتا ہے
جی وہ بیٹر ہے
چھٹیاں بھی تین دن ایکسٹینٹ ہو گئی بچوں کی
جی وہی بولتے تھے چھٹیاں ب
ہاں تین دن تین دن تین دن ہو گئی ان کو اب ان کو شاید ٹوونٹی ٹو کو جانا ہے کہ کب جانا ہے تو
ان کو منڈے سے جانا تھا نا
اں کل سے جانا تھا نا اب چھٹیاں ہو گئی
ا چھا اب چھٹیاں ہوگئی تین دن اور
تین دن اور ہاں
یہ بھی اچھی با ت ہے تب تک اس کو فرق ہو جائے گی
تب تک اس کو فرق ہو جائے گی اور ہاں تب تک اس اور زخم ہیل ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ جلدی اللہ شفاعطا کرے گا
انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ میرے گندے ہاتھ ہے ابھی ویٹ کرو
ا سکسٹی ایٹ ہے
کاں اچھا آپ ہی س کے ساتھ لگی ہیں کچھ کھایا کچھ کھایا اس نے
صبح اس نے چائے پی تھی سات بجے میں نے اس کو چائے دی تب سب سوئے تھے ماما نے چائے بنائی تھی نے روٹی ووٹی لائی تھی وہ فجر کے ٹائم اٹھتی ہے نا ماما
اچھا اچ
پھر میں اٹھی پھر میں نے اس کو سات بجے چائے لائی اس نے تھوڑی سی روٹی کھا ئی تو پھر دس بجے
دی مامی نے مینگو کاٹ کے اب تب سے بول رہے ہیں کچھ کھاؤ کھانا کھاؤ وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے یہ بھی
دوائی ہے دوائی نہیں کھانی تھی اس کو تو غذا کھانی چاہیے جب دوائی بھی کھانی ہوگی ان
دوائی بھی کھانی ہے نا انفیکشن کی اور جو خون کی ہے نا وہ موٹا یہ خون مت ہو جائے گا اس کے لیے ہو خون کو پتلا ہونے کی جی انہوں نے بولا ہے وہ انجیکشن کر دیے تھے نا پیر پہ
اچھا ادھر ہاسپٹل میں
ہاسپٹل میں اب ان کی دوا وہی ہے اور انفیکشن کی پتہ نہیں تین چار دوائیاں ہیں تین ہے کہ چار ہے
ہاں تو اس کوتو غذا کھانی چاہیے اچھا
کھانا دیا تھا اور دوائی دی تھی تب تک
اچھا اچھا ہاں اس کو کھانے پر دھیان دو اچھا اچھی اچھی غذا نیوٹریشنل غذا دے دو اس کو
نہیں ہے ا بولتا تھا ماما اس کو میں لاؤں گا پوچھتا بولتا تھا پائن ایپل لاؤ اس یہ بولا نہیں میں نہیں بو کاتا ہوں مجھے ٹاؤں گومی ہوتا ہے یہ
اھر
اور اس کو جانا ہے گیارہ بجے اس کے گھر والے آئینگے آج
ب جی
شادی کی دعوت دینے کے لیے ادھر
اچھا ادھر آ جائیں گے کھانا شانہ مت کھانا ہے ان کو
نہیں کچھ پوچھے تو نہیں
کھانا کھانا ہے
توچ خاس ہے
اچھا اچھا آج اس کو بھی جانا ہے
ہاں ہاں جی ہاں جی اس کو بھی جانا ہوگا نا ارے یہاں شہادی اکیلے ہے
وہ آج دعوت دینے آئیں گے تو انہیں کے ساتھ ہی جائے گی
یس
اچھا اچھا جو بھی اچھا ہے اس کو ادر کام ہوگا اکیلی بیٹی ہے
ضروری بات ہے تو اور جانا ہوگا دعوات کرنے کے لیے جانا ہوگا گھر گھر
کون کون آئے گا اس کو ادھر وہاں سے ہاں
پتہ نہیں میں نے نہیں بولا پتہ نہیں تو وہ ماما بول رہی تھی مجھے مجھے نہیں پتا ہے ہ جی
اس میں کب ہے شادی بھائی کی
پتہ نہیں نہیں مونتھ میں تو پتہ نہیں لیکن کب ہے
اچھا وہ باتو یہ لگ بھگ ایک مہینے کے لیے ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے جائے گی
جی جی جی جی جی جی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا وہ بھی بات ہے اچھے جائے گی بائ کی شادی ہے انجوائے کرے گی
جی
ہاں
اپنی بھائی کی شادی ہے تو انجوائے کرے گی ہی
ہاں
ہاں اب بولتی تھی ماما اس کو ان کو آنا ہے تو اب ماما نے بولا ہے اس کو اب ماما سارا یہ میٹ وغیرہ ہوٹل سے منگوانا ہے سب کچھ
اچھا ہاں دو وہ تینوں بندے آئیں گے پھر اس کے گھر سے
پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں مجھے میں نے نہیں بولا
چلو وہ بھی اچھا ہے شادی وادی کریں گے انجوائے وینجوائے کریں گے یہ وہاں جا کے مزہ آئے گا اس کو ایک لوتا بھائی ہے
اپنی شادی میں تو انسان انجوے ہی کرتا ہے
ہاں وہ اپنی شادی میں کہاں انجوائے کر سکتا ہے دوسرے کی شادی میں انجوائے کرتا ہے
یہ کرے گی انجوائے
ہاں یہ کرے گی اچھے سے یہ کرے گی اچھے سے
انجوائے بھی کرے گی اچھے سے
ہاں نہ کام بھی کرے گی اور انجواے جو بھی کرے گی کھانا کھایا
جی نہیں ابھی نہیں کھایا اب اس کو کو بولا تھا نا کھانا کھانے کے لیے اس نے مانا ہی نہیں ابھی اب اس کے للئے کھانا لائیں گے تا اس کے بعد ہم کھائیں گے میں نے صبح سات بجے چائے پی ہے چائے کا ایک کپ کھایا ہے اور لواس ڈیر کھایا ہے میں نے
تو پھر دس بجے چائے پینی تھی کچھ پینا تھا کچھ کھانا تھا
بایا کوٹان میں بہت زیادہ ڈر تھا وہ لیر سے اٹھا سب سوئے تھے یہ دس بجے اٹھ گئے پھر اس نے بولا راج نے مجھے لٹنا چاہیے تھا اندر دودھ ہی نہیں تھا تھوڑا سا تھا دودھ اس کے لپٹن چائے کے لیے نکلتا لیکن نا وجی میں نمکین چائے میں ڈالا تھا وہ دودھ اب دودھ بھی نہیں تھا پھر بوللاو ماما نے اس کو تاج مل کو بلاؤ تو وہ کرے گا دودھ والے
ایسے کیسے ابھی کیوں نہیں
پھر میں نے پھر سہری نے بولا کچھ فروٹ کاٹ کے دوں گی یا میں لاؤ گی برک وغیرہ میں نے بولا نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا ہے پھر لوائی اپ اس مہی نے شربت تھوڑی دیر پہلے وہی پی لیکن آج وہ تا پانی تھا اور تھا صرف یہ آج میرے گلاس میں کاجو بھی نکلے لیکن مجھے آج فریج میں رکھی تھی اس نے وہ شربت
اچھا اچھا
اب وہی لیہ
اں آج
آج اچھی نہیں ہوئی تھی
پتلی بہت تھی جیسے پانی زیادہ تھا دودھ کم
جی جی جی ہاں فروٹ بھی
ہ بعدگ بم کام تھا
کم تھا ہاں ہاں ہاں بہت کم تھا میں نے بولا اب لایا سہری نے تو اب پیوں گی اب کیا بولوں گی میں نہیں پیوں گی
یہی تک ہاں اب کیا پھر کیا تھا کانے بھی اب کھانا کسی نے نہیں کایا خالی چائے پی
ہاں نہ یہاں پر کسی نے نہیں ابھی کچھ کھایا ایک پیتے ہیں نا صبح دودھ پیتے ہیں پھر چائے پیتے ہیں ابھی انڈے وڈے نہیں بنا دیتے یہ ب بولتی تھے مجھے صبح انڈے لگائیں گے تو کو دیں گے میں نے بولو ابھی بہت گرمی ہے تھا نا
ہ اس کو آملیٹ بنا کے دینا تھا دیکھ کے اس کو انڈے کی ضرورت ہے اس کو دے دو
میں اس کو دے دوں اب دیکھیں گے کل سے
اس کو کیا ہے اس کو بوائل کر کے تھوڑی دینے ہے آملیٹ بنا کے دو ہاف فرائی فرائی جیسے ہی کھائے گا تو اس کو جب انڈا دیکھیں گے اس میں مت کچھ ہوگا ویسے نہیں ہوتے اب یہ رکھتے ہیں اب یہ رکھتے ہیں نا سب لوگ فریج وج میں کولڈ اسٹوریج میں ہاں آئے گار کہاں ہے اوکے اللہ حافظ مجھے تھوڑا کام ہے اللہ حافظ
جی اللہ حفظ
آ نہیں بچا منا